ہیلو وعلیکم السلام
کیسے ہے چا
الحمداللہ مزے میں کیا بناری ہو آج
آج میں نے بنایا بیگن کا بھرتا اور یعنی کہ اس کے ساتھ میں نے روٹی بنائی تھی پراٹھے
اچ
پراٹھے بنائے تھے ہم نے بیگن کا بھرتا ہوا یعنی جیسے کہ ہم نے بیگن کو یعنی دھوکے کاٹ تب بیگن مینے دھو کے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ہم سارا مسالہ یعنی کہ دھنیا مرچ پاؤڈر ہلدی پاؤڈر مرچ پاؤڈر اور نمک اور ادرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ یعنی ملا کر اس کے بعد ہم نے یعنی کہ کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ہم نے زیرہ ڈال دیا جیرا کے بعد ہم نے سارا مسالہ مسالے ڈال کے ڈال کے اس کے اندر پھر ہم نے اچھے سے بھون لیا بھون کے براؤن آدھا پورا براؤن ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سے پھر ہم نے پانی ڈال دیا ہلکا اس کے بعد ہم نے بیگن ڈالا بیگن کا بھرتا یعنی
ا بیگن جلا کے نہیں بناتے ہمارے پاس تو اسے جلاتے ہیں چھیل کے نکالتے ہیں
نہیں جلا جیس یعنی کہ ہم مسالہ بھون کے بھی ڈالتے ہیں اس طریقے سے بھی بنا جیسے آپ بتا رہے ہیں ہم مسالہ بھون کے بھی ڈالتے ہیں تو ہم مسالے ملا کے بھی بناتے ہیں یعنی اسے ہلکا سا پک جاتا ہے تو پلٹ دیتے ہیں ایک تو اس طریقے سے ہم نے بھر کے بنایا اس میں ابھی آنے ہم ہاں پھر اس پہ بیگن ڈال کر ہلکا سا پانی ڈالا تھا پھر اس کے بعد یعنی دھاک کے اس کو بعد میں ہم لوگ اوپر سے ٹماٹا ڈالتے ہیں دھنیا پٹتا ڈالتے اوپر سے جیسے پانی پورا ہاں پورا پانی جل جا تا ہے اس کے بعد ہم پلٹتے ہیں ہلکا پانی ڈالتے ہیں ہم لوگ پھر یعنی ٹماٹر ڈال کے ٹماٹر پھر ڈھک دیتے ہیں اوپر سے ٹماٹر ڈالتے ہیں یعنی پورا یعنی اسٹیم ہو جاتا ہے بھاپ لگ جاتا ہے ٹماٹر وہ بھی پک جاتا ہے پورا اچھے سے پلٹ دیتے ہیں پھر اوپر سے ہلکا سا آئل گھما کے پھر کچھ دیر کے لیے دس منٹ کے لیے دھیمی انچ پےایسے ہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے اس میں جو بھی اسمیل ہے وہ نکل جائے اس تیل کا جوب پک جاتا ہے اچھے سے تو یہ ہم نے آج یہ بنایا تھا ہاں جی پھر ہم نے ہاں بہت ٹیسٹی بنتا ہے
اس کے ساتھ کیا کھاتی روٹی
ہاں پھر ہم نے پراٹھا سیکھ دیا تھا صبح میں ناشتے میں یہی بنائے تھے ہم پراٹھے بنائے تھے آٹا گوندھ کر پھر اس میں یعنی تھا
پراٹھے سے بیگن کا بھرتا کھاتے ہیں
ہاں
بڑھیا لگتا ہے آپ کے پاس تو بہت ہی اچھی ریسیپی بنتی ہے نہیں نہیں نہیں ہمارے پاس ہاں آئل کی روٹی نہیں کھاتی ہمارے پاس سمپل روٹی آئل نہیں چاہیے زیادہ پراٹھے نہیں کھاتے سبزی سادی روٹی چاہیے ہاں
کو اپنا یعنی کہ اپنا اپنا اکارڈنگ جس کو روٹی پسند ہے وہ روٹی بناتے ہیں جس کو پراٹھے چاہیے وہ پراٹھے بنا لیتے ہے پراٹھے پہ ہاں ہاں چوائس پہ ڈپینڈ ویسے حساب سے بناتے کھانا آپ نے کیا بنایا سسٹر آج ریسیپی میں
ہاں میرے گھر تو یہ بنی ہے اسے کیا کہتے ہیں سویابین کی جو سبزی بنتی ہے وہ بنائی ہے میں نے آج سویا بین ہمارے ہاں ہمارے گھر تو مسالے والی سویابین بنتی ہے جیسے کہ میں نے اونین تل پھلی بینچ سب یہ فرائی کر لیتی ٹومیٹو سب باریک پیس کے گریوی بنا لیتے یہ جو سویابین ہے اسے فرائی کر لیتے اس میں پیاز چھوڑدےگارلک پیسٹ ہری مرچ چپاٹا یہ سب ڈال کے مسالہ بنا کے جو پیسہ مسالہ وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں اچھا پکنے چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں جو سویابین ہوتی ہے فرائی کر
سویابین کو یعنی پانی میں پھولنے کے لیے دیا تھا ویسے ہی دھو کے
ہاں ہاں نہیں اس میں بھون کے ڈائریکٹ ڈالتے کوکر میں بناتے ہیں ہمارے پاس تھوڈا اسکو بوال آنے بوال کر کے کوکر ڈالتے کوکر میں ڈالتے پرریشر کوکر کا ڈھکن لگائی پھر ڈالی نمک ڈال ہری دھنیہ وہ لاسٹ میں ڈالینگے جیسے کہ صرف پانچ یا دس منٹ میں دو سیٹی سے وہ بوائل ہو جاتی ہے دس صرف لگاتار دس سے پندرہ منٹ ہی لگتی تھی سویابین کا گریوی مسالہ بنانے وہ سوادش چترواد میں جسے بنتا ہے وہ بعد میں اوپر سے چیز بھی ڈال کے دے وہ مرینٹ میں باریک باریک کرش کر کے بہت ٹیسٹی لگتا ہے چیز ڈالنے ہرا دھنیا ڈال دیا پھر اس کو بھی روٹی سے کھاتے ہے ہمارے پاس پراٹھے سے بھی کھاتے ہے روٹی
روٹی روٹی بنائی تھی اس پہ پراٹھے بنائے تھے آپ نے
روٹی بنائی پراٹھے
اونلی سویابین کی سبزی بنائی تھی آپ نے بہت ٹیسٹی بنائی لیکن میں بھی ٹرائی کروں گی آپ کی ریسیپی
گریوی میں بنانی بہت اچھی لگتی ہے وہ
ھمم بہت ٹیسٹی بنتی
ہوں ٹرائی کرنا صحیح
ہم لوگ سویابین آ آلو کے ساتھ بنائیں گے سویابین کی سبزی یا تو توری توری ہوتا ہے نا توری لمبا والا ہرا کلر کا جو ہوتا ہے توری ملتی ہے
ترئی ترئی
ہاں ترئی کہ ہم اس کے ساتھ سویابین کی سبزی بناتے ہیں
اچھا
جی
ہاں سویابین کی مطلب میرے پاس سویابین کی کباب بھی بناتی ہوں میں جس سے سویابین میں نے توری بوائل کر لی اسے اچھے سے ڈرین کر دینا پانی پھر مکسی میں اس میں جیسے کہ پیاز کوتمیر ہری مرچ گارلک پیسٹ نہیں جو لہسن کی کلی رہتی وہ نمک ڈھال کے مکسر میں ایک دم باریک کر لو شک کباب پڑی اچھی بنتی سو پھر اس کو جیسے کہ گول گول گول گول بال بنا کے فرائی کر لیتے اس کو پھر گرین چٹنی سے کھانا بہت ہی سوادشٹ لگتی ہے آپ
پہلے سویابین کو پورا کدو کس کر لیا پورا اوں جوں مکسر میں پیس کر یعنی پھر اس کے بعد بنایا
ہاں مکسر میں پیس کی اچھے سے مکس کرے بعد بیسن ملا دو تو جو بات نہیں بیسن ڈالا بیسن سے ٹیسٹ آتا ہے اور کودتے ہیں ہاں بالکل گول بنانا ہے اسے فرائی کرنا ہے ٹومیٹو سوس یا پودینا کون سا مسالا مسالے میں ہری مرچ لہسن کوتمیر پھر نمک لال مرچ دھنیا پؤڈر ٹرمیریک پؤڈر نمک ڈال کہ پیسنا اس کو باریک گول گول بنا سکتے ہیں ٹیسٹی کباب بن جاتے ہیں میں اسٹک میں لگا کے آپ سوس گرین چٹنی ٹماٹو سوس سے ٹیسٹ کر سکتے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ایزی ہے اور سمپل ریسیپی ہے آپ ٹرائی کر سکتی ہیں
ہاں میں بھی ٹرائی کروں گی بہت اچھی ریسیپی بتا ہے میں نے آپ نے بہت اچھا بتایا میں بھی ٹرائی کروں گی آں پھر ہاں
اس کے ساتھ جیسے کہ آپ وہ وہ بھی کھا سکتے ہو ویج پلاؤ بنانا بہت ہی بڑھیا بنتا ہے ویچ پلاؤ ساری سبزی کا ویج پولاؤ جیسے میں نے کوکر کوکر میں اونین ڈال دی پھر میں نے گولڈن فائز براؤن کیا اونین کو اور زیرا رائس گارلک پیسٹ ترمرک پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر یہ ساری سبزیاں جو کاٹی تھی گوبھی پوٹیٹو ٹمیٹو یہ ساری تین چار چیزیں کٹ کری میں نے چوپ کر کے چھوڑ دے اس کو چھوڑ دی میں نے پھرنے
پھر
پکنے کے لیے چھوڑ دی مہینے جیسے پک وه اس میں ہلدی دال کے میز دس سب ڈالو پانی چھوڑ کے جو رائس ہے دو گلاس رائس جو میں نے لی تھی اسے واش کر کے وٹے جو پانی کو پولاؤ ویج پولاؤ اس میں چھوڑ دینا ہے یہ سب بننے کے لیے دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے مجھے اچھا لگتا ہے پولو کے اسمے دیسی گھی بھی ڈالنا چاہیے مجھ میں اور تو پھر ہم اوپر سے ڈالتے ہیں تو ہرا بہت ہی سوادشٹ ہاں ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس
ہاں گھی ڈال کے تو بہت ٹیسٹ آتا ہے
دو چمچ گھی چھوڑ دو آپ دیسی گھی بعد میں بہت ہی سوادشٹ ائیں گے اس کو آپ ایک ٹرائی کر سکتی ہو ریسیپی
ہاں میں بھی ٹرائی کروں گی جیسے آپ نے بنایا ہے ہم لوگ بھی ایسے ہی بناتے ہیں ویج پولو اور آج میں نے بنایا تھا جس کڑھی چاول بناائے ہم نے
کیسے کیسی بنتی کیسی بنتی ہے کڑی بتائیے سب
میں جیسے بیسن کو ایک سائیڈ سے گھول لیا لسی اور لسی کو دو پکٹ لسی لے لیا
ہوں
لسی کو ہم نے سارا یعنی مسالہ ملا دیا اس کے اندر یعنی کہ دھنیا پاؤڈر مرچ پاؤڈر ہلدی پاؤڈر ہاں
دہی نہیں لیتی لسی لیتے ہیں
ہاں ہم لوگ لسی مرضی ہے لسی میں بھی کبھی کبھار ہم لوگ بنا لیتے ہیں دہی میں بھی بنا لیتے ہاں ہم نے اس بار لسی لیا تھا لسی لیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں سارے مسالہ جیسے ہلدی پاؤڈر ہلدی پاؤڈر مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور یہ سارا ملا کے اس کو مکس کر دیا لسی میں پھر اس کو ایک سائڈ میں رکھ دیا پھر ہم نے یعنی کہ بیسن لیا بیسن میں سارے مسالے ہلدی پاؤڈر مرچ پاؤڈر گارلک کا پیسٹ لہسن کا پیسٹ سارا مکس کر کے اچھے سے اس کو اور تھوڑا سا ہلکا سوڈا ڈ مرضی سوڈا ڈالنا رہتا ڈالا نہیںت نہیں پھلتا ہے اچھے سے اس کو پھر ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کر آدھا یعنی کڑھائی میں تیل ڈال دیں اس کے اندر یعنی چھوٹا چھوٹا بنائے گول گول بنایا بڑی پھر سے ہاں نکال کے پھر اس کے اندر پانی ب ڈال دیا پھر اس کے اوپر پھر ہم نے اس کو چڑھا دیا گیس پر پھر تھوڑی دیر دس منٹ پندرہ منٹ لگتا ہے بننے میں پھر اس و پکڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم چھونکا لگا دیتے ہیں جیسے جیرا اور لال مرچ تو یعنی چھک کر لگا کے پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ بنایا ہاں بہت ٹیسٹی بنتا ہے ہم نے آپ ضرور ٹرائی کرنا
اتنا ٹائم لگا آپ کو بنانے کے لیے
اس میں ٹائم اس میں یعنی کہ دس پندرہ منٹ لگ جاتا پندرہ بیس منٹ
جے بنٹ آ تھا نا
پندرہ سے بیس منٹ میں ہم بن جاتےی کری کری
چلیے مجھے بہت ہی اچھی لگی آپ کی ریسیپی اب بھی میں ٹرائی کروں گی لا جواب کری ٹھیک ہے
ٹھیک ہے آپ بھی ریسیپی بہت اچھا لگا میں بھی ٹرائی کروں گی اللہ حافظ ہاں